السلام علیکم کو
گال وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ نے کھانا کھایا
کرا الگا میں بھی
کیا کر رہے ہو
بس ابھی بستر میں ہے
آئی فٹی آئی فٹی کون ہے ن گ ج جل ج ب بس ٹھیک بس ٹھیک
ہاں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے اس کو بولو یہ کون ہے یہ پھر چپ کرے گا
دکھان م گ ہے ہاں اور میں نےا اس کو د دوں کہ اب
ہاں اب کوئی بات نہیں کھیلنی بھی تو اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ آپ یہ آپ کو کیا لگا تا ہے کہ جو یہ عید ہوتی تی ہے نا عید یہ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے
اسے ایک دوسرے کی کے پاس جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اللہ کا شکر کر ت ہیں
بالکل صحیح بات ہے عید ایک ایسا تہوار ہے جس سے انسان اپنی روزمرہ کی فکروں کو چھوڑ کر اپ
کے پاس جاتا ہے
ہاں خوشی منات کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
بنچ ہیں کپڑے لگاتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں
ہاں صی بات ہے صحی بات ہے ہ اللہ تعال نے ح ہمد دو عیدیں نصیب میں آتا کی ہیں وہ ہے بڑی عید اور چھوٹی عید چھوٹی عید اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے عید الفطر وہ ہے اس اس لیے کہ روزدار اختیار کر سکے اللہ کا شکر ہاں بالکل
قربانی ہم ایک بیڈ بھی کر سکتے ہیں دو بھی
وہ بات تو ہے قربانی پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قربانی کس کو آئے گی مطلب قربانی جس اس کو قرضہ نہیں ہوگا اس کو قربانی آئے گی اور جب قربانی انسان نے انسانی نے کی اللہ کی راہ میں کرنی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ د کوا کے لیے ایک نہیں دس یہ تو میں بھی بڑا لاؤں گا ایک ن تین کے تو میں چار لاؤں گا دا د ہاں دکھ
نیت صاف ہونی چاہیے
نیت صاف ہونی اور قربان
اور اس اور اس عید سے پہلے حج بھی ہوتا ت ہے
ہاں
کپ ہے نا سب اپنے گناہوں کو معافی مانگنی جات
بالکل صحی بات ہے
سکتے ہیں ان دس دنوں میں
کیا اور یہ عظیم عمل مانی جاتی ہے بالکل صحیح بات اھ پھر آپ گئی اچھا آپ پھر پار میں تھی آپ کہاں گئی پردارزی کے پاس
نہیں میں پھر گئی نا بچوں کے ساتھ پارک ان کو بھی گھومنا پھرنا اچھا اچھا لگتا ہے نا یہ بھی تانگ آتے ہیں نا ایک ہی جگہ
کو بھی کہاں ایک ہی جگہ رکھ سکتے ہیں ان کو بھی اپنا کوالٹی ٹائم چاہیے اپنا کھیل ٹائم چاہیے ہوں اور ایک ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایک ماں باپ کو ہاں ایک ماں باپ کو مطلب یہ ضروری اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ب کیا غال تھا ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے
ہاں اور وقت لینا چاہیے اپنے بچوں کو
بالکل صحی بات ہے وقت دینا چاہیے اور کیا آج کل پتہ ہے وہ بچے زیادہ اروگینٹ ہوتے ہیں جو نہا یہ جن کی جن کو ماں باپ ٹائم نہیں دیتے اکثر میں نے سنا ہے ہ اکثر میں نے سنا ہے کہ وہ کسی کا بچہ اتنا اروگٹ ہوا ہے کیوں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے وہ ہمیں کچھ بولنے سے پہلے ج ا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کال بیٹا پرسوں کریں گے
ہاں ٹائم نہیں ہے
اس لیے بچوں کو اگر اگر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو رہے ہمارے بچے غلط راحتوں میں ٹائم دینا چاہیے بالکل ان کو ٹائم دینا چاہیے
ہاں ان کو ٹائم دینا ضروری ہے
ہاں ابھی میں خوش ہو گئی پت ہے کیوں میں نے کال کی تھی ویڈیو کال بتیجے یہ بانجے کو ان شاء اللہ بھتیجا بھی ہوگا باندے بانجے کو تو اس نے مجھے بولا اس نے ویڈیو پ پز پہ رکھی تو میں نے اس سے کہاں س د بیٹا بابا کہاں ہے تو اس نے بولا وہ نماز پڑھ رہا ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے بات کرو میرے سے بابا نماز پڑ رہا ہے تو میں خوش ہو گئی کہ اتنا سینس تو ہے ہمارے بچوں میں
ہاں اور کیا آج کے بچے اور چ لگ میں ہیں بہت ج سب کچھ سمجھتے ہیں جلدی
یہی تو ہمیں خیال ر
بھی اٹیچ بھی ہوتے ہیں نا
فون تو ٹھیک فون اسکرینگ ائمنگ کا کم کرنا ہے چاہیے لیکن ایک بات یہ بھی ہے ہمیں یاد رکھن نا کہ بچہ بچے آج کل تیز ہیں جتنی جلدی وہ اچھا ہی سیکھتے ہیں اللہ نہ کرے اس سے زیادہ
جلدی وہ برائی بھی سیکھتے ہیں ہاں وہ بات تو ہے ایک ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کو
ہاں ان کو دینا کچھ
اگر کھانے کے لیے کام دے لیکن پڑھائی قرآن سب
ہاں ہاں یہ بات صحی ہے ان کو دینا ہی دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو اور سب سب سے اہم بات ایک ماں کو ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کو ٹائم دے اسے دے کے اس کا بیگ کھولے کیونکہ آج کل بچے ڈرگس کی اور جا رہے ہیں منشیات کی اور جا رہے ہیں
یہ مانشیا دن بہ دن بڑ رہا ہے
اور یہ ایک ناسور ہے
ہاں یہ ناصور بن گیا ہے
اس سے اس سے بہت تباہی مچی ہے ہمارے قوم میں سب سے پہلا چیز جو ہے نا بچوں کو نقد پیسے نہیں دینے چاہیے ان کو کم کمپلیٹلی بند کرنا چاہیے پیسہ دینا ہاتھ میں جو ان کی پاکٹ منی ہوتی ہے اس کا بھی واچ اس کو بھی نظر رکھنی پڑتی ہے میں ہاں میں یہ کہوں گی چلو اپ کا بیٹا چھوٹا ہے ابھی وہ پاکٹ منی نہیں ہی لے گا چلو ٹھیک ہے لیکن جو بڑے بچے ہیں ا ان پہ ان کو تو دینی ہی دینی ہے وہ کہاں سے لائیں گے یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ چوری کرنے ہوئے اتر جائے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ان کو پیسوں کا کرتے کیا ہے کہاں خرچ کیے
اور سب بچوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے کز ماحول بہت خراب
خراب ہے پتا ہے میری سہیلی ہے وہ اس کے بچے اسکول جاتے ہیں خیام سے ن نور نوپورا جہاں ہم رہتے ہیں وہ ان کو ایک تو کیا وہس کہ چواکلیٹ وغیرہ خود لاتی ہے بیگ میں دیتی ساتھ یا دکاندار کے پاس جائے گی وہیں سے اٹھائے گی اور جو کرایہ وہ دے گی نا ان کو اس کو پتا ہے کتنا کتنا کرایہ لے کہ کتنا کرایہ ہے لگے گا اور واپس کتنا آئے گا اور ان کو کھانے کے لیے اور کتنا دینا ہے اگر پانچ روپیہ ان سے کم ہوگا نا خدا کی کس ا میں نے خود دیکھا ہے میں تب فون کر رہی تھی وہ چپل اٹھاتی ہے اسی چپل پل سے بچوں کو بناتی ہے
ا ہ بولتی ہیں پیسے کہاں رہ
ہاں امان کیاا پانچ روپے کا چاکلیٹ کھایا اس نے امان اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے بولا ہی نہیں وہ ڈر گیا اس نے ایک چاپل اٹھائی چاپل سے اس کو پیٹا بولا آج پہ ل کل کو سو روپیہ اٹھاؤ گ اس نے پھر مجھے بولا میں یہ نہیں کہتی پانچ روپیہ کوئی بات نہیں تھی لیکن کل کو کو اگر برے ہاتھوں میں لگ گیا خدا کی کہسا میں نے میں نے کہا اس نے بولا صاحب اس نے بولا سب کچھ تو ہے ان کے پاس کیا نہیں ہے میں چاکلیٹس دیتی ہوں بسکٹس دیتی ہوں جوس دیتی ہوں کون سی چیز ان کے پاس نہیں ہے کیا کرنا ہے پانچ روپیہ کا چاکلیٹ کیوں خود لایا میری پرمیشن کے بغیر
ہوں ہ لیکن وہ اچھے وہی بچے آگے پڑھتے ہیں
ہاں میں خوش ہو گئی میں سوچتی ہوں اگر دوسرا کوئی وہ ہنسے گا اس پر بولے گا یہ کیوں کیا لیکن ہنسی کی بات نہیں ہے وہاں پ اچھی تھی وہ ٹھیک تھی کیونکہ آج حالات خراب ہمارا بیٹا بڑھ رہا ہے
بول رہا ہیں آ جاؤ آ جاؤ ادھر اور پتہ ہے مجھے ہے نا آپ ایک رے موبائڈ ہیں وہ بول رہا تھا ڈر ن مات وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوگا
ا
اس سے ڈر ن مت ہ نا اپ ڈر ن مت وہاں کچھ نہیں کریں گے صرف ٹوپ لگائیں گے ایکس رے اٹھیں گے ہ
الؤ ملتے ہیں ان شاءلہ
ہاں اور